السلام علیکم
اللام علیکم جی اور بتائیے
اور بتائیے کیسے ہو
آپ بتائیے ا اپنے بارے میں کچھ تھوڑا سا
امی جان کی تب تب صحیح ہے
جی ہاں جی سب شکر ہے
اور چھٹی میں کہیں گھومنے نہیں گئے
نہیں ابھی تو نہیں گئے جائیں گے
ہو جئی ہے اور دس پندرہ دن کی چھٹیاں رہ گئی ہیں
ہاں جی ہاں جی جائیں گے
پھر بچوں کے اسکول کھل جائیں گے پھر کہیں نہیں کل نہیں ہوتا
ہ
اور بتائیے بچے کیا کر رہے ہیں آج کل
کاان پہ گیا ہے ایک باہر کھیل رہا ہے
اچھا چھوٹیے ہیں
ہاں چھوٹے والے باہر کھیل رہے ہیں موسم ٹھنڈا ہو رکھا ہے نا
ہاں وہ بچوں کو کھیلنا بھی ضروری نہیں تو فون پہ لگے رہتے ہیں آج کر
کھیلتا رہتا ہے
کیا کھیل پسند ہے میں کرکٹ راکٹ
نہیں نہیں وہ پتنگ
پتہ مارچ
ہ پتن پ تولہات تر
ہونا چاہیے بچوں کو پتنگ اڑانے کا سب پت ہے اس سے نگاہ بھی تیز ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے تو دوسری پتنگ دکھائی دیتی ہے۔
ہاں پتنگ اڑاتا ہے وہ ہمارے یہ پتنگوں کا شوق سب کو ہے
ہوں
یہ ان کا کھان پہلے اڑاتے تھے تھ شادی سے پہلے
اب آپ نے منع کر دیا کیا
نہیں میں نے منع نہیں کرا دیکھو ذمہ داریاں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں
ارے نہیں سنڈے میں ہی کیا کرو بچپن بھی جینا چاہیے
نہیں اب نہیں اب نہیں اڑاتے ہیں
نہیں ہمارے تو میں ان سے کہتی ہوں ان کی تھوڑا بچوں کے ساتھ کھیلا کرو بچپن انجوائے کیا کرو کیا پورے دن لگے رہتے ہیں
ارے وہ تو ہم کھیلتے رہتے ہیں یہ مت کہو آپ یہ تو ہم کھیلتے رہتے ہیں دپکم دپکای اسکے پاپا کو جا کر ہم لوگ چور بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں باہر دس تک گنتی گا کے آو
ہ
یہ تو ہم لوگ کہ ہر وہ ہماری چوٹی والی بیٹی ہے وہ تو زیادہ تر بستروں میں دپکتی ہے
منی بینک کو آپ چور بنا رہے ہو منی بینک کو چور
ہاں ارے ایک بار کیا ہوا میں نا دپ کی ہوئی تھی بالکل دیوار کے ساتھ تو وہ چھوٹی بیٹی گئی چور بننے کے لیے وہ گنتی گا کے آ گئی اس نے سوچا چھوٹا ہمارا لڑکا ہے
ہمم
اس نے تو اس کی جیسے ہی اس نے سوچا چھوٹا والا بھائی ہے چھوٹا والا اس نے بال پکڑ کے گھما دیا اور جب میرے بال پکڑ کے کھینچے اس نے میں کہا ہاے چھوڑ چھوڑ چھوڑ ہنس ہنس کے پیٹ درد ہو گئے ہمارے ہم تو بیڈ کے نیچے گھس جاتے ہیں پتلے پتلے تو بیڈ کے نیچے گھس جاتے ہیں
ہ
یہ تو ہم کھیلتے رہتے ہیں وہ آ جاتی ہے چھوٹی والی لوکل آ جاتی ہے تو ہم کھیلتے ہیں دپکم دپکای تم بہت کھیلتے ہیں
اچھا لگتا ہے
ہاں بہت کھیلتے ہیں کئی بار تو دو تین بندے جگہ پہنچ جاتے ہیں نا تو ہنسی چھوٹ جاتی ہے ایک بار چھپکلی آ گئی ہنسی چھوٹ گئی چھوٹے والے نے
اورے جیون کی کچ ہس پالے ہس کے کاٹ ل وہ بات
حلہ کاٹ دیا اس نے نہیں یہ تو چیز تو ہم کھیلتے رہتے ہیں مگر کھیلتے ہیں ہم اپنے گھر میں ہی دروازے بند کر کے جو وہ چھوٹی والی آ جاتی ہے کیونکہ وہ زیادہ شیتانی کرتی م دیا
ہاں بتا رہی تھی میرے جانے سے ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں کون آ گیا ایک دم ہلہ ہنسی مذاق سب کرتے ہیں بیٹھ کے
ہاں وہ جاتا ہے وہ ہے ہمارے گھر میں شیتان وہی ہے زیادہ شیتان ہمارے گھر میں
ہوں
چٹاؤ گ بچے بھی ہیں تب بھی مطلب ایسے رہتی چھوٹی بچی ہے
نہیں میری چھوٹی سسٹر بھی ایسی ہے اسے یہ نہیں لگتا ہے میں کہتیوں تیری بیٹا ہو گیا ٹھیک ہے بولی نہیں دی تھی مجھے ابھی بڑا نہیں ہونا اگر میں آپ طرح ہوگی تو ایسے لگا میں کتنی بڑی ہوگئی
ہاں وہ بہت خراب ہے بہت خراب ہے وہ بہت خراب ایک بار کسی سے نا بیس روپئے لینے تھے ہم نے مطلب دینے تھے اس کے
ہوں
ہرپریت میں دینے تھے وہ سلائی کے رہ گئے تھے جب ہم سلائی والی کے گھر تھے تو وہ بولی بیس روپے رہ گئے تھے آ کے کہ رہی ہاں ہاں بیس روپے میں نے لینے ہیں آپ سے دے دینا آپ دے دینا بھاگے نہیں جا رہے وہ بڑی حیران ہو گئی کہی پیسے تو میں نے لینے تھے آج سے بولی مزا کر رہی ہوں آنٹی
بہت مذاق کرتییا وہ
جی سمجھو اپنے ہسبینڈ تک کو نہیں بخشتی وہ
ارے پاپا کو یہی چھوڑا تھا ہسبینڈ کیا چزے
ہاں ہسبینڈ تب کو نہیں چھوڑتی وہ
اور آج آپ نے کیسے کال کر لی ہمیں
ب یاداری تھی سوچا آپ آ سے بات کر لیں تھوڑی سی ٹائم بھی کٹ جائے گا کچھ سیکھنے کو ملے گا
کچھ سیکھنے کو ملے گا نیا
اور بتائیے آپ کو اچھا نہیں لگا ہمیں کال
نہیں نہیں بہت اچھا لگا اچھا ہے فرینڈس ہیں تو کال تو ہونی چاہیے تبھی تو پتا چلتا ہے
ہاں دیکھو یہ سرانے آپ کے تھارے ہم بھی ہنس لیے نہیں تو پت چلتا یا تو سلائی کرتے یا سو جاتے
ہاں وہی نا سونے سے پھر یہ اٹھو نا پھر تھوڑا ہلکس آ جاتا ہے
ارے آپ پوچھو بت مجھے تو اتنا عرکس لگتا ہے کہ اور دس منٹ سو جاؤ اور دس تو پانچ بج جاتے ہیں پھر وہ کیوں ہڑبڑا کے ارے چائے بناؤ ممی بیٹھی ہیں
میرے تو کیا ہوتا ہے یہاں یہ گلی میں نا ہم کبھی جھونک لگ جاتی ہے نا میری تو باہر بچے گیٹ بجانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ میرا سر اور درد ہونے لگ جاتا ہے نہ سوئے میں نہ اٹھے میں کل میں نے ڈانٹ لگائی بچی جوکی پھر صبح بجانے لگ گئے پھر میں کال چھوڑ کے گئی بیٹی کی کال آ رہی تھی میں نے کہا تم مانتے کیوں نہیں ہو بچوں اگر کوئی کام ہے تو صحیح سے اندر آ کے بتاؤ نا
سر ہمارے بھی گھر کیا دوول پیچھے کا گیٹ ہے وہاں پہ گراؤنڈ ہے بچوں کا ریکٹ کھیلتے ہیں کبھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو میں لگا کے ایک دن لیٹ گئی تھی امی نہیں تھی گاؤں نہیں تھی اب انہوں نے اتنا دکھی کر دیا مجھے آنٹی میری کوپ دے دو آنٹی میری بال دے دو میں نے کہ ارے بھائی لوگ میں نے گیٹ ہی کھول دیا ت کرتے رہو جو کر میں توڈ ن لتی ن لےٹ تین بجے آ گئی دوپہری میں کھیلنے ک لو م تو چنیی ہے ارے آنٹی ٹم نہیں کٹ رہا تھاام آ گئے
بچے بھی کہاں جائیں کھیلنے میدان تو اتنے ہیں نہیں ہیں وہی گھر گھروں میں گلیوں میں جہاں جگہ ملتی ہے بیچارے بھڑ جاتے ہیں کھیلنے
نہیں اچھا رہتا ہے یہ کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں نہ اس سے ان کے دیکھو انجوائے بھی ہوتا ہے کھیلنے کو ملتا ہے سواستھ بھی صحیح رہتا ہے اور فون پہ بچوں کی آنکھیں بیت رہی ہیں فون سے گیم کھیلتے رہتے نیہا لگی رہتی یہ فونوں پہ
ہوں
اور بتائیے
بس بڑھیا
ہلو
ہاں جی ہاں جی بڑھیا خیریت ہے سب آپ بت تائیں
یہاں پر صحی ہے اور بتائیے کہاں جا رہے گھومنے
بس مائیکے ہی جائیں گے شادی ہے وہاں پہ کسی کی وہاں پر جانا ہے کارڈ آ چکا ہے
اچھا
تو میں نے کہا پھر ایک ہی بار جائیں گے اب جائیں پھر جائیں
اچھا اس وقت جولائی میں شادی ہے
ہاں ہاں
اچھا آپ انہیں مانتے ہو اد ماس جیٹھاسڑ
ریٹھ ہزار
جانتے ہو
وہاں پہ بووا وغیرہ رہتی ہے تو جاتے ہیں
ادھک ماس چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے
ہاں جاتے ہیں جاتے ہیں
اچھا
ہاں جی ہاں جی
ہاں چلو شادی میں اینجواے کرنا آپ بھی
ہاں بس بارات میں تو کوئی جائے گا نہیں ولیمے میں ہی جائیں گے ہم لوگ
تو شاپنگ ہوگیی شادی کی
ہاں بس کچھ ہو گئی ہے کچھ رہ گئی ہے ہو جائے گی وہ بھی
ہاں گرمی کے حساب سے ڈریس لے لینا
ہاں نہیں شرارہ ہے میرے پاس وہ دیکھوں گی پہنوں گی
ہوں کیونکہ گرمی میں سب سے زیادہ دقت ڈریس میں آتی ہے
ہاں نہیں وہ بول رہے تھے کہ اے سی وے سی والا ہے کوئی دقت نہیں ہے یہاں پہ گھر کی شادی ہے ہمارے تو بول رہے تھے کوئی بھائی بول رہے تھے کوئی دق دقت نہیں ہے اے سی وے سی سب ہال لگا ہوا ہے کوئی دقت نہیں ہے آپ بھابی بولی کوئی نہیں پھر ہم بھاری بھاری سوٹ پہن سکتے ہیں
صحی کہہ رہے ہو آج آج کل دقت نہیں آتی ایک تو گاڑی میں ا سی ہو ہو ہےفاں وج ہی سی ہوتا ہے تو گھر پہ ادکتر اس ہوتا ہے تو ویکتی اتنی گرمی نہیں لگتی جیسے پہلے لگتی تھی
ہاں جی ہاں جی
ہاں آکسیجن بھی آج کل چمڑی لگی ہوتی ہے تو جو دھواں ہوتا ہے وہ پڑ ہی نکل جاتا ہے تو گھر میں بھی گر بھی نہیں رہتی ہوں چلو ٹھیک
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کال کر کال کرتے ہیں آپ کو خدا حافظ
شکریہ خدا حافظ بند